السلام علیکم
بھائی جان کیسے کیسے بھائی جان ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بھائی ٹھیک ہو اچھے سے ہو
الحمد للہ بھائی جان ٹھیک ہے
گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گھر میں سب ٹھیک ہے
اچھا کیا کر رہے ہو ادھر شور ہے مجھے لگتا ہے ادھر شور ہے
ہاں بھائی جان شور ہو رہا اب یہاں میں کرتا ہوں
ہاں بتائیں
رہے ہو ابھی آپ
کچھ نہیں لائبریری سائڈ آیا تھا پڑھنے وغ نہیں
اچھا
پڑائی کا گناے
پنجابی لائبریری میں
ہاں لائبریری سے ہوگول تھوڑے د بتیس لائبریری میں سے نہیںائی
مجھے لگتا ہے لائبریری سے زیادہ اسکول میں مزہ پڑنا پڑھنے میں آتا ہے نا
ہاں ہاں بے شک بے شک بھائی جان اسکول میں تو الگ ہی فی آتا تھا پڑھنے کے ٹائم
جو پہلے یار پہلے پہلے جو سیونتھ میں پڑھتی تھی سکس میں پڑھتے تھے جب کسی سبجیکٹ میں سنانا پڑتا تھا اور جب ہم پڑھائی کرتے تھے اس میں الگ ہی مزہ ہوتا تھا جب سارے دوست ایک ساتھ یا یاد کرتے تھے
بالکل بالکل بالکل بھائی جان بالکل ہاں وہی ہے نا کہ اسکول کے ٹائم پہ زیادہ مزہ آتا تھا کیونکہ چھوٹے ہوا کرتے تھے زیادہ سمج نہیں ہوا کرتی تھی اپن کھیل کود میں لگا کرتے تھے پڑھائی پہ زیادہ دھیان دیا کرتے تھے بچپن میں
ہاں اس میں مزہ تھا جیسے اسکول میں کسی سبجیکٹ کو سنانا پڑتا تھا اور سب لوگ سبھی دوست اکٹھے بیٹھتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے اس میں مزہ ہی الگ ہوتا تھا
ہاں بالکل بھائی جیے مطلب پہلے کے ٹائ پہ ہم اپنے اسکول پڑھتے تھ ہمارے ٹائم پہ ہم پڑتے فنڈس وغیرہ سے جو کیا ہے کہ ایک سرکل س بنا ہوا تھا مطلب ایک ٹائم پہ اٹھنا ٹائم پہ اسکول جانا ٹائم پہ کھانا کھانا مطلب ایک ڈسپلڈ لائف میں زندگی چل رہتی لیکن اس کے بعد کیا اپ نے اسکول ٹویل ٹھ پس کری پھر کالج وغیرہ میں آئے کالج میں کیا کیا ہی کالج میں اییسی پڑھائی وغیرہ بھی نہیں ہوتی کالج میں کیا ہے پڑھائی نہیں ہوتی اوپر سے کیا جات جھیان نہیں دیتے کہ آؤ تو ٹھیک ہے نہیں آؤ تو بھی ٹھیک ہے وہ پڑھاتے ہیں اپنے ساتھ کو یہی ہے کہ اسکول ہی زیادہ صحیح رہتا تھا
اب تو کوئی نہیں بولے گا آپ کو کہ آپ پڑھو آپ وہ کرو آپ کو اب یہ کرو مار پیٹ کرے گا وہ کرے گا اب کوئی نہیں بوللیے گا تو یہ یہ اسکول تک ہی تھا جو جب ماسٹر بولتا تھا پڑھو وہ کرو یہ کرو ڈسپلن کا خاص خیال بال بال اچھے ہے نہیں ہے نا خون کاٹے ہوئے ہیں یا نہیں ہے یہ سب اسکول مطلب تک یہ تھا جوابے ٹولتھ یا ہر سیکنڈری یا کالج گے پھر پھر یہ کوئی نہیں بولے گا کہ آپ وہ کرو آپ یہ کرو بس یہ اسکول تک یہ ہوتا ہے
بالکل بالکل بھ یہی تو ہے کہ اپنے اسکول کے ٹائم پہ کیا ہے ٹیچر دھیان ٹیچر گھر کے آس تھے جو کہ ہوتا تھا مطلب ایک تو دھیان دیتے تھے گھر والوں کو بتا دیتے تھے کہ بچہ پڑھ رہا ہے یہ نہیں پڑھ رہا ہے بچہ کیسا کیا کر رہا ہے کیسا ہے کس چیز میں ہے کھیل میں کود میں لیکن اب کیا ہے جیسے اپن اسکول کے ٹائم پہ تو اور بھی مزہ آتا تھے کہ اپن وہ ایک تو ٹائم پہ اسکول پہنچنا ہوتا تھا اور اپن کے جو ٹیچر وغیرہ ہوتے تھے وہ وہ ڈسپلین رکھتے تھے اپن کو اب تھوڑی سی غلطی کر دیتے تھے تو پیٹ دیتے تھے کہ اپن کو سمجھاتے تھے ایسا نہیں کرنا ہوتا ایسا کرنا ہوتا مطلب ڈسپلن اور بوہوت اپ ان کو سمجھاتے تھے اپن کو عادت کیسیے رکھنی چاہیے انسان سے بات میں بات کیسی کرنی چاہیے
ہاں اب ہاں ہاں اب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو بھی نہیں بول رہ ہے کہ آپ وہ کرو آپ اسکول کیوں نہیں جاتے ہو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے وہ ایسا کیوں نہیں کرتی وہ بس اتنا بولتے ہے کہ اسکول گئے ہو یا نہیں پھر کچھ نہیں بولتا ہے مطلب وہ کیا پڑھائی کی یہ کیا وہ زمانہ ختم ہو گیا مطلب جو پرانا زمانہ تھا نا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ آج کے زمانے سے بہتر تھا بہت زیادہ بہتر تھا تو آج کے زمانے س
بالکل بالکل بھائی جان یہی تھا نا جیسے اپن جیسے پہ دیک رہے میں پ پڑا کرتا تو پ کیا ہے تو اپن کو ایسے مطلب دوسروں سےیادہ جلن وغیرہ نہیں ہوتی لیکن ہوتا ہے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا پہلے اسکول کے ٹائم پہ تھے جو کیا ہے کہ دوست وغیرہ بناتے تھے دوست بناتے تھے فرینڈس بناتے تھے فرینڈس بنانے کی وہ کیا سب سے مل جل کے رہتے تھے سب سے بات چیت کرتے تھے ایک طریقے سے اپن کا من بھی لگا رہتا تھا اس بچپن میں زیادہ ویسے بھی ہوتے تھے کھیل کود میں لگ جات ٹھیک ہو جاتے تھے
ہاں آپ نے تو صحیح بات فرمائی مگر جو ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے نا وہ کھیلتے تھے کوتے تھے ایک ساتھ بیٹھتے رہتے تھے وہ سب کچھ ہمارے پاس یہ فون نہیں تھا اسی لیے ہم مل جل کے بات کر کرتے رہتے تھے کھیل کھیلتے تھےكودتے تھے جب ہمارے پاس فون آ گیا نا آپ اب کسی کے پاس ٹائم نہیں رہا اب سب کچھ اپنے فون سے بزی ریئلس گروتھ کرتے یا کوئی اور کرتا ہے یا پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں آج کل کے بچوں کو یہی پرابلم ہے جن کے پاس ان کے پاس فون ہے نا وہ دن بھر گیمز کھیلتے رہتے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکتے کیونک ان کا فون ان کا جو فون دماغ میں رہتا ہے وہ کیسے کھیلیں گے دیں گے ان ان کا صحت بھی اچھا نہیں رہے گا اس سے کیونکہ وہ جب کھیلتے ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے
بالکل بھائی جان جیسے آ دیکھتے ہ گے جیسے اپن ٹائم پہ تو کیا ہے ہمارے ٹم پہ ہمارے پہ تو موائل وغیرہ ہوا نہیں کرتے تھے جو دیکتے ہیں کہ بچ آج جسے پہلے کے ٹائم سےیادہ موبائل ہوا نہیں کرتا لیکن آج ائ پہ کیا ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹ جو ہے پہلی کلاس میں پڑتا ہوا نا اس کے پاس بھی گھر والوں نے موبائل دلا رکھا ہے کہ بھائی بچہ دور جاتا ہے تو موبائل چل دی تو کیا بچہ بچہ سدھرتا کاا ہے بگڑتا جاتا ہے ان چیزوں سے سمجتے نہیں ہیں گھر والے اور ان کو موبائل دلا دیتے ہیں موبائل سے وہی ہے نا کہ مطلب ایک تو دیکو پہلے کے ٹائم پہ اپن کھیلا کودک کرتے تھے پکڑائی پکڑم پکڑائی وغیرہ بہت سے مطلب چلنے پھرنے والے گیم جس سے اپن کی صحت بھی اچھی رہتی تھی اپن کے ہس خوش رہتا تھے اپن لیکن آج کے بچے اسکول کے اندر تب دھیان بھی نہیں دیتے ان کو آن لائن ورک دے دیتے جو موبائل میں لگے رہے ہیں اس میںن ل ہے موبائل میں ہیر چیز موبائل کے اوپر بسہ دے رکھی ہے اسکول کے مزے ہی جب آتے تھے جب اپن خود جاتے تھے اسکول جاتے پیدل پیدل کب بس سے جاتے تھے
جی جی مجھے لگتا ہے یہ جو آپ نے صحیح بات فرمائی جو یہ آپ بات کر رہے ہیں آن لائن کلاس کی مجھے لگتا ہے یہ سب سے بےیکار چیز ہے آن لائن کلاس کیونکہ یہ جو ک میں آپ آنکھوں کے سامنے بڑتے ہے نا اور یہ کبھی ہم بھول نہیں سکتے ہم نے کیا پڑھا ہم نے وہ پڑھا جو ہم آن لائن دیکھتے ہیں نا
ہوں
وہ مطلب اس کو ایک دن لگے گا بولنے میں
جچ
وہ وہ سب کچھ بول جاتے ہیں ہم لوگ جو ہم آنکھوں کے سامنے بڑھتے ہیں وہ وہ زندگی کے بارے یاد رہتا ہے
ہوں
میرے استاد نے یہ پڑھایا مجھ کو یا اس ٹائم یہ پڑھایا اس ٹائم یہ پڑھایا اس ٹائم اس نے یہ بولا یہ بولا ہے نا ٹم اس نے مار پیٹ بھی کر لی ڈسپلائن کا خاصا خیال رکھا جائے یہ بھی بولا اس نے اسی لیے آن لائن کلاس یہ اسکول جاتے ہیں ہم اسی لیے سب سے بیکار چیز ہے آن لائن کلاسز ہاں ہلو ہلو ہلو ہلو
ہلو آری باج
ہاں آ رہی ہے اب آ رہی ہے
ہاں بھائی بالکل صحیح کہہ رہے آپ ہاں یہی ہے کہ مطلب ابھی آن لائن کلاس کے جیسے نا انسان کو زیادہ پڑھنے پہ زیادہ فوکس بھی نہیں رہتا کس کو پت ہے کہ اپنے پس پڑھیے کلاسز پڑھیے ڈاؤن لوڈ کر لی اپن اب کبھی بھی دیکھو کوسی بھی ٹائم پہ دیکھو ڈسپلین بھی نہیں ہوتا اس چیز کے اندر ناوڈ ویڈیوز دیکھ لیتے وہ موبائل نے آیادا بگاڑ بھی دیا بچوں کو جیسے کیا ہے پہلے تو کیا ہے موبائل نہیں دیکھتے گیم وغیرہ کھیلتے جو اپن کی کیا ہے اپن کے شریر وغیرہ سب ٹھیک رہتا تھا نہ بیمار پڑتے تھے نہ کوئی صحت میں پرابلم ہوتی تھی ست وغیرہ بالکل لسپوس رہتی
جی جی یہ بات تو صحیح ہے
آج کے بچے دیکھیں گے آپ نے کیسے بچپن میں موبائل پڑھتے ہیں لیٹے رہتے ہیں موبائل میں پڑے رہتے ہیں چاہے دودھ بھی موبائل میں کانا بھی موبائل میں
جی جی یہ بات تو صحیح ہے
اور یہی ہے نا بھائی جان کہ آج کے بچے موبائل سے بھی بگڑ رہے ہیں اور کیا ہے موائل سے سدھر بھی رہے ہیں بگڑ بھی رہے ہیں وہ تو ہر طرح کا بچہ رہتا ہے
ہاں ہ آپ نے تو صحیح بات فرمائی آپ کی پڑھائی ہوگئی اب لائبریری میں
بھیا پڑھائی وغیرہ تو ہوگا کلاسز چل رہی تھی یہ آج کل جیس زمانہ ویسے اپن جی رہے ہیں آن لائن کلاسز سے
ہاں جی یہ بات تو صحیح ہے اور دوسری بات یہ جو آپ لائبریری جاتے ہو نا ہلو
اچھا اچھا ہاں بتائیں بتائیں جاتے ہو کیا لائبریری وغیرہ کا
نہیں میں نہیں جاتا ہوں میں جو بول رہا تھا جو اپنی لائبریری جاتے ہو نا
ہاں
یہ بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ اس جب آپ لائبریری جاؤ گے نا وہاں دماغ نہیں بڑھتا ہوتا ہے مطلب جیسے کہ فون چلاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا گھر والے بلا رہے ہے جب اپ ہاں جب آ جب آپ دوسرے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا
ہوں
وہ وہ پڑ پڑھ رہا ہوتا ہے اور جب آپ بولو گے یار یہ تو پڑھ رہا ہے میں فون چلاتا ہوں اس لیے دماغ کو مطلب واپس سگ نظ آ جاتی ہے کہ میں پڑھوں گا میں میں وہ کروں گا میں بھی پڑھوں گا اس لیے سب لوگ لائبریری جاتے ہیں اسی لیے یہ ایک اچھی چیز ہے لائبریری جانا
بالکل بالکل ا وہی ہے نا کہ مطلب لائبریری بھی ہوتا ہے تو شانت و وہ ہوتا ہے اپن کا سناٹا ہوتا ہے کہ مطلب ایک تو آواز نہیں دوسرے بغل والے کی وہ بالکل اپن اچھے بات اس میں پڑھائی کر لیتے ہیں
ہاں
بالکل صاف اس میں نیچر ویچر وغیرہ میں
ہاں ہاں یہ بات تو صحی ہے ہاں اس سے بھی اس سے انسان اچھا پڑھ لیتا ہے لائبریری سے مطلب وہ بندہ پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھوں گا اب جب گھر میں بور ہوتے ہیں تو وہ فون چلانا شروع وہ کرنا شروع یہ کرنا شروع ہے نا
بالکل بالکل
چلو بھائی آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہ
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام ع ال اللہ حافظ
اللہ حافظ